ہیلو
ہیلو
السلام علیکم کیسے ہو
وعلیکم السلام الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں تم کیسی ہو
میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں آج میں تم سے ایک ایسے وشے پر بات کرنا چاہتی ہوں جو آج کل بہت چرچا میں رہتا ہے
ضرور بتاؤ کون سا وشے ہے
آج کا وشے ہے ورک آؤٹ روٹین آج کل ہر کوئی فٹ اور سوستھ رہنا چاہتا ہے اس لیے میں نے سوچا ہے کہ اس وشے پر وستار سے بات کریں
بہت اچھا وشے چنا ہے تم نے فٹ رہنا صرف اچھا دکھنے کے لیے نہیں بلکہ سوستھ جیون جینے کے لیے بھی بہت ضروری ہے
بالکل لیکن بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ورک آؤٹ کا مطلب صرف جم جانا ہے
نہیں ایسا بالکل نہیں ہے ورک آؤٹ کا مطلب ہے شریر کو نیمیت روپ سے سک کریہ رکھنا یا گھر پر پارک میں یا جم میں کہیں بھی کیا جاسکتا ہے
ہاں تمہارے دنچریا کیسے ہیں کیا تم روز ویایام کرتے ہو
جی ہاں میں صبح لگ بھگ چھ بجے اٹھ جاتی ہوں سب سے پہلے ایک گلاس پانی پیتی ہوں پھر دس منٹ اسٹریچنگ کرتی ہوں اور اس کے بعد لگ بھگ تیس سے چالیس منٹ تک ورک آؤٹ کرتی ہوں
اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ روز ویام کروں لیکن کئی بار آلس آجاتا ہے
ہر شروعات میں ایسا ہونا سامانیہ بات ہے لیکن اگر ہم روز ایک سمے پر ویام کرے تو دھیرے دھیرے یہ عادت بن جاتی ہے
بالکل صحیح بولا تم نے تمہارے حساب سے ورک آؤٹ آ شروع کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے
آں سب سے پہلے ہلکا وارم اپ کرنا چاہیے اس سے شریر تیار ہو جاتا ہے اور چوٹ لگنے کی سمبھاونا کم ہو جاتی ہے
وارم اپ میں کیا کیا کر سکتے ہیں
وارم اپ میں ہم ہلکی دوڑ جمپنگ جیک ہاتھ اور پیروں کی اسٹریچنگ گردن اور کندھوں کی ہلکی ایکسرسائز لگ بھگ پانچ سے دس منٹ کا وارم اپ کافی ہوتا ہے
اچھا اس کے بعد کون سا ویایام کرنا چاہیے
آ اس کے بعد یہ ویکتی کی ل کش پر نربھر کرتا ہے اگر کسی کو وزن کم کرنا ہے تو کارڈیو اچھا ہے اگر شریر مضبوط بنانا ہے تو اسٹرینچھ ٹریننگ کرنی ٹھیک ہے
کارڈیو میں کیا کیا ہوتا ہے
ہوں کارڈیوں میں تیز چلنا دوڑنا رسی کودنا سائ کل چلانا تیراکی اور ڈانس کرنا یہ سبھی کارڈیوں کے اچھے ادھارن ہیں
اور اسٹرینتھ ٹریننگ
اں اسٹرینتھ ٹرینگ پوش اپ اسکواڈ پلینک لنچ ڈمبل ایکسرسائز اور رجسٹینس بینڈ سے کیے جانے والے ویایام ہیں
اچھا کیا روز ایک ہی طرح کا ورک آؤٹ کرنا صحیح ہے
نہیں شریر کو الگ الگ پرکار کی گتی ودھیوں کی ضرورت ہوتی ہے اس میں سب تہ میں الگ الگ دنوں میں الگ الگ ورک آؤٹ کرنا بہتر ہوتا ہے
اچھا کیا آرام کرنا بھی ضروری ہے
بالکل شریر کو ریکوری کے لیے بھی سمئے چاہیے لگاتار بنا آرام کے ویایام کرنے سے تھکان اور چوٹ لگ سک تی ہے تو کرنا ہی چاہیے ہمیں
اچھا ورک آؤٹ سے پہلے کیا کھانا چاہیے ویسے
ورک آؤٹ کے پہلے ہلکا اور پوشٹک بھوجن چاہیے جیسے کیلا اوٹس پھل دہی یا تھوڑے سوکھے میوے یہ سب بہت زیادہ ضروری ہے
اچھا اور ورک آؤٹ کے بعد کیا کیا کھانا چاہیے
اور ا ورک آؤٹ کے بعد پروٹین اور کاربوہڈریٹ والا بھوجن لینا چاہیے جیسے دودھ ہو پنیر ہو دال اور انکورت اناج یا پھل یہ ساری چیزیں ہمیں ورک آؤٹ کے بعد کھانی چاہیے
اچھا پانی کتنا پینا چاہیے ویسے
دیکھا جائے تو پورے دن پریاپ ت پانی پینا چاہیے ورک آؤٹ کے دوران بھی تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہنا چاہیے
ہوں کئی لوگ صرف ایک دو دن ویایام کرتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں
کیونکہ انہیں ترنت پر پرینام چاہیے ہوتے ہیں لیکن فٹنیس دھیریہ اور نیمت ابھیاس سے ملتا ہے
کیا یوگ بھی ورک آؤٹ کا حصہ ہے
بالکل یوگ شریر کو لچیلا بناتا ہے مانسک تناؤ کم کرتا ہے اور سنتولن بہتر کرتا ہے
مجھے سوریہ نمسکار بہت پسند ہے
ہوں سوریہ نمسار پورے شریر کے لیے بہت اچھا ویایام مانا جاتا ہے ہے ویسے تو
کیا صرف پتلے لوگوں کو ہی ورک آؤٹ کرنا چاہیے
نہیں ہر عمر اور ہر شریر کے ویکتی کو اپنی شانتا کے انوسار وایام کرنا چاہیے
ہاں بزرگ لوگ کونسا ویایام کرتے ہیں ویسے
بزرگ لوگوں نے خاص کر ہلکی سیر یوگ اسٹریچنگ اور ڈاکٹر کے سلاح کے انسار ہلکا وایم کرنا چاہیے
بچوں کو بھی کھیلنا چاہیے نا
بالکل باہر کھیلنا بھی ایک طرح کا ورک آؤٹ ہے اور اس سے ان کا شارییرک تک کا مانسک وکاس ہوتا ہے
ہاں موبائل اور کمپیوٹر کے کارن لوگ پہلے سے کم سکرہ ہو گئے ہیں
ہاں یہی کارن ہے کہ آج کل کم عمر میں بھی مو ٹاپا اور انیہ سواستھ سمسیایں بڑھ جاتی ہیں
کیا روز صرف آدھا گھنٹہ ویایام کرنا پریاپت ہے
ہاں اگر نیمت روپ سے کیا جائے تو تیس سے چالیس منٹ کا ویایام بہت لابھ دائک ہوتا ہے
اور ورک آؤٹ کرتے سمئے سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے ویسے
ا ورک آؤٹ کرتے سمے سب سے بڑی غلطی بنا وارم اپ کے شروع کرنا غلط تٹیکنیک اپنانا ضرورت سے زیادہ وزن اٹھانا اور بیچ بیچ میں ورک کاؤنٹ چھوڑ دینا یہ سب سے بڑی غلطی مانی جاتی ہے
اچھا مجھے لگتا ہے کہ انوشاسن سب سے ضروری ہے
بالکل اگر انوشاسن کو تو فٹ رہنا بالکل نہیں ہے بالکل مشکل ہے
کیا سنگیت سنتے ہوئے ورک آؤٹ کرنا صحیح ہے
اگر دھیان بھنگ نہ ہو اور آواز بہت تیز نہ ہو تو ہلکا سنگیت پریرنا دیتا ہے
اچھا تمہارا لکش کیا ہے
میرا لکش یہی ہے کہ سوستھ اور ارجا ون رہنا ہے نہ صرف شریر بنانے کے لیے نہیں بلکہ اچھی صحت کے لیے ویایام کرتی ہے
ہاں میرا بھی لکش یہی ہے میں چاہتی ہوں کہ میرا شریر مضبوط رہے اور میں ہمیشہ سکرہ رہوں
ہاں یہی سب سے اچھی سوچ ہے فٹنس کوئی ایک دن کا کام نہیں بلکہ پوری زندگی کی عادت ہے
ہاں آج کی بات چیت سے مجھے بہت پریرنا ملی
ہاں مجھے بھی اب میں اور نیمت روپ سے اپنے ورک آؤٹ روٹین کا پلان کروں گی
انشاء اللہ ہم دونوں روز ویام کریں گے اور سوستھ جیون اپنائیں گے
بالکل اچھی صحت ہی انسان کی سب سے بڑی دولت ہے ہوتی ہے ویسے تو
ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے اور نیمت ا سمے کونسا ہے ورک آؤٹ کرنے کا
ورک آؤٹ کرنے کا نیمت سمے تو صبح کا مانا جاتا ہے صبح ہمیں ورک آؤٹ کرنا اچھا رہتا ہے ہماری صحت کے لیے
ہاں پر آج کل کے ا ویست جیون کے حساب سے تو کوئی رات کو بھی شام کو بھی کرتا ہے رات کو بھی کرتے ہے اور کوئی صبح بھی
ہاں وہ بھی ٹھیک مانا جاتا ہے اگر ہمیں ہمارے وقت کے حساب سے چلنا ہے تو ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں
اچھا بہت بہت شکریہ آج کی بات چیت بہت اپیوگی رہی
مجھے بھی بہت اچھا لگا پھر کسی نئے وشے پر وستار سے بات کریں گے
انشاء اللہ اللہ حافظ
اللہ حافظ